جل
آواز آ رہی ہے
ج ہاں
وعلیکم السلام
ب ا روٹی ل
ہاں کھانا وغیرہ ہو گیا ماشاء اللہ اور بتائیے آپ کے خاندان میں سبھی لوگ کیسے ہیں
جی میرے خاندان میں سبھی لوگ خہریے ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں آپ فرمائیے
ہ
آپ کے خاندان میں کیسی ہیں تری
ہمارے خاندان میں مل سل دکھ جات ہے مست ہیں اور آنند لے رہے ہیں اپنے جیون کا گرمیوں کا
جی جی اچھا اور کیا پکایا تھا آج ویسے آپ کی امی جان نے
ہاں آج کچھ خاص نہیں بس تھوڑا سبزی تھی بھنڈی کی اور دہی تھا تو مسالہ بہت بڑھیا کھانا تھا
ہاں ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہاں بولیے بولیے
ج اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ کی امی جان نے اور
ہیلو وانییاری
جی ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز جب سے نہیں آ رہی تھی
اچھا ہاں تو کیا نیٹ ورک سمسیا رہتی ہے نا اس وجہ سے
اچھا ہاں جی ہاں جی فرمائیے اور نہا اور سب خہریت ہیں آپ کے یہاں پہ
ہاں ہاں سب خیریت ہیں مست ہے اور میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم آن لائن شاپنگ پر بات کریں کیونکہ آن لائن شاپنگ کا مہتو کافی زیادہ بڑھ گیا ہے تو ا آن لائن شاپنگ بہت بڑھیا موجوع ہے میرے حساب سے آپ بتائیے آپ کس بارے میں بات کرنا چاہو گی
جی ہاں آن لائن اور آف لائن شاپنگ کے بارے میں کر لیتے ہیں ا بہتر رہے گا ویسے آپ کو کون سی شاپنگ زیادہ پسند ہے آن لائن یا آف لائن
ہاں ویسے مجھے تو آف لائن شاپنگ ہی ادک پسند ہے کیونکہ اس میں جو وہ وہ وستویں ہوتی ہیں نا تو ہم انہیں آرام سے دیکھ کر یا ہاتھ میں لے کر یا ان کی جو ا وشیشتاائیں ہوتی ہیں ان کے انوسار ہم دیکھ کر لیتے ہیں اور آن لائن شاپنگ میں ہم ان وستووں کو مطلب اونلی کیول جو ڈسپلے پر ہی دیکھ سکتے ہیں نہ کہ ہم م نے ا ہاتھ لگا کر یا چھو کر دیکھ سکیں تو مجھے آف لائن شاپنگ کرنا ادھک پسند ہے لیکن ہاں میں کبھی کبھی آن لائن شاپنگ بھی کر لیتا ہوں ج
جی ماشاء اللہ اور میری امی جانتے نا آج ایک ساڑی منگائی تھی آن لائن تو نا بے حد جدہ اچھی ساڑی آئی تھی اور جو دکان سے لیتی ہیں نا آپ دکان سے کیاپ کو پتا ہے کہ ٹائم بھی برباد ہوتا ہے اور نہ آنے جانے میں خرچہ کرایہ کتنا ہو جاتا ہے کہیں دوسرے شہر میں جاؤ تو تو نا اتنی سندر ساڑی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی
ہاں بالکل بالکل یہ سمسیا توور رہ ہی ہے اور ک بھی کہ سکتے ہیں ویسے بڑھیا ہی ہے آپ آن لائن میں تو یہ کہوں گا کہ آب بھی آن لائن آن لائن شاپنگ کرتا رہے کرو آفر کئی ساری چیزیں ہیں جو آن لائن شاپنگ کرنے سے آسانی سے س بھی مل جاتی ہیں تو بہت بڑھیا ہے
جی بالکل آن لائن شاپنگ سستی بھی مل جاتی ہیں اور نہا سمے کی بھی بچت ہو جاتی ہے سب سے زیادہ نا سمے بچت ہوتی ہے آن لائن شاپنگ کرنے میں اور نہا پھر بھی نا جیسے کہ اب ان کو کوئی دقت ہے اپ کو کچھ سامان منگانا ہے تو نہ آرام سے سے گھر بیٹھے منگا سکتی ہیں نہ کہیں بھانگنے دوڑنے کی ضرورت آرام سے گھر بیٹھے شاپنگ کرو آف لائن شاپنگ کرو گے تو نا بہت ساری دقتیں ہی ہوتی رہتی ہیں
ہاں بالکل بالکل یہ بات تو ہے ہی آن لائن آف لائن شاپنگ کی سمسیا تو ہر کسی کو ہی رہتی ہے تو یہ تو بات صحی ہے اور میں تو یہی کہوں گا مطلب آن لائن آن لائن شاپنگ کا فائدہ تو ہے ہمیں آف لائن شاپنگ کا اور آن لائن شاپنگ کا بھی فائدہ ہے جس سے کئی ساری چیزیں ہمیں سستی ملتی ہیں جیسے آپ سستی چیزیں منگاؤ مطلب مطلب آف آن لائن مطلب ا چیزیں بھی بڑھیا ہیں لیکن جو آپ کا کھیتر ہے نا چھیتر کے حساب سے ڈیلیور اچھی ہو جاتی ہیں تو کئی سارے چھیتر ہوتے ہیں جہاں دھوکا دڑی کی سمسیا رہتی ہے تو ادھر کئی ساری چیز مطلب صحیح نہیں ملتی ہیں بلکہ ایسا نہیں ہے کہ میں تو کہوں گا آن لائن شاپنگ بھی کافی اچھی ہے لیکن آپ جو منگانے کا چتر ہوتا ہے آپ کا جو ایریا پنگول ہوتا ہے اس کے حساب سے آتی یہ چیزیں آن لائن شاپنگ بھی بڑھیا ہی ہے کیونکہ اس پ آپ کے سمے کی بچت ہوتی ہے آ کچھ بھی سبچی سامان منگا لو تو وہ بہت مطلب ڈیلیوری ہو جائے تو بہت اچھا رہتا ہے اور چیزیں بھی صحیح آتی ہیں اگر آپ منگانا چاہتے ہو تو تو وہ بھی بہت بڑھیا ہی ہے
جی جی بالکل بالکل اورا میں نے دیکھا تھا ا میں گئی آف لائن شاپنگ کے لیے گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا آف لائن شاپنگ میں کیا ہے آرام سے چیزیں دیکھ کر لے لو اور دکاندار سے نا پیسے بھی کم کروا لیتے ہیں ایسا نا آن لائن شاپنگ میں نہیں ہوتا ہے اگر ایک روپیہ ہوتا ہے نا آپ ان کا تو وہ ڈیلیوری والا نا اپن کے ایک روپے کو بھی لے جاتا ہے اسے بھی واپس نہیں کرتا ہے
ہاں بالکل یہ بات تو ہے ہم آف لائن شاپنگ میں بارگینگ بھی کر سکتے ہیں یا کچھ چیزوں کے دام بوکے تھ نہا قیمت ب کم یا اس کے ہم اپنے انسار ہم لگا سکتے ہیں تو یہ بات تو رہتی ہے آن لائن شاپنگ کا فائدہ تو ہے ہاں فائدہ تو تو ہر چیز کا ہی ہے اور نقصان بھی ہر چیز کا ہے تو ایسی بات نہیں ہے لیکن آن لائن شاپنگ ہے اپنے آپ میں ان میں سے ایک ہے آن لائن شاپنگ کرنی بھی چاہیے کیونکہ جس سے آپ کی سمے کی بچت ہوتی ہے اور کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کہیں نہیں ملتی ہیں تو آن لائن آسانی سے مل جاتی ہیں تو یہ بات تو ہے ہی کیونکہ ہمیں کہیں جانے سے اچھا ہے آن لائن کیوں نہ منگا لیا جائے تو یہ بات بہت اچھی ہے جیسے کہ ا میں نے کئی بار جیسے کہ ہم لوگ کمپیوٹر وغیرہ کچھ کام کرتے ہیں تو ہمیں آن لائن آف لائن جانے سے جیسے کہ ہمارا بازار ہے چھوٹا سا نزدیک تو وہاں اتنا نہیں مل پاتا ہے تو آپ کو کیوں نہ آن لائن کے ذریعے آپ آسانی سے منگوا سکتے ہو گھر
جی جی بالکل ویسے نا آپ کو نا کون سی شاپنگ پسند ہے آن لائن یا آف لائن
ہاں ویسے مجھے تو آف لائن شاپنگ ہی ادک پسند ہے کیونکہ میں تھوڑا دیک کر لینے میں ادک وشواس کرتا ہوں کیوںکہ جو آن لائن شاپنگ ہے نا تو اس میں آپ تھوڑا سستا سامان منگاؤ گے جیسے کہ کچھ رینج ہوتی ہے نا پرائز کی جیسے کہ ہزار دو ہزار تب تک مجھے لگتا ہے کہ فراڈ وغیرہ ہونے کا ادھک چانس رہتا ہے تو اس وجہ سے میں آن لائن شاپنگ میں ادھ وشاس نہیں کرتا ہوں میں تو آف لائن ہی لینا اد پسند کرتا ہوں تو اور کئی ساری چیزیں ہیں جو میں آن لائن منگا لیتا ہوں لیکن مجھے آف لائن وو اک پسند ہے آن لائن تو میں ویسے ہی سامان منگا دیتا ہوں جیسے کہ کوئی بلوٹوتھ ہوا یا کچھ چیزیں ہوئی جیسے کہ ڈمبلس وغیرہ ہوتے ہیں تو میں نے کئی ساری چیزیں ہیں جیسے کہ رسی کودنے کے لیے رسی ہوتی ہے وہ تو کئی ساری چیزیں ہیں جو میں نے آن لائن بھی منگائی ہیں لیکن آف لائن لینے کا فائدہ بھی ہوتا ہے
ہاں ہاں بالکل بالکل آف لائن میں ایک فائدہ ہوتا ہے اپنا آ کو دیکھے چیز خرید سکتے ہیں اور پیسے بھی کم کروا سکتے ہو اور نہا اگر چیز پھٹی ہوئی ہے یا کیسی بھی ہے تو کوئی زیادہ دقت نہیں ہوتی آن لائن میں کیا سو کر سو کام ہو جاتے ہیں ریٹرن ہو وہ بھی چاہتی ہے نہ بھی ہوتی ہے میں نے بھی کئی جوڑی کپڑے منگائے تھے اپنے لیے اور میری باجی نے بھی تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ ریٹرن نہیں ہوئے تھے پھر نہا پیسے جھیلنے پڑتے ہیں بعد میں
ہاں بالکل مجھے ہاں یہ بات تو رہتی ہے اگر آپ کی کوئی وستو خراب آ جائے تو جیسے کہ ریٹرن پالیسی نہیں ہو تو آپ کو ہی وہ وستو دیکھنی پڑے گی لیکن اس کا ریپلیسمنٹ ہوتا ہے اگر آپ چاہو تو اس سے دوسری بار بدل کر منگوا سکتے ہو ہوتا ہے ریپلیسمنٹ آپ کو پتا نہیں ہوگا شاید نہیں وستوں کا ریپلیسمنٹ ہوتا ہے آپ بھی ریپلیسمنٹ کروا کر دیکھ لیتے تو آپ کی جو وستویں تیں وہ ریپلیس ہو جاتی تو آپ کا فائدہ بھی ہو جاتا
جی جی بالکل اورن ایسے ہی میری امی جان نے منگائی تھی ایک کتی منگائی تھی تو نہ اس کے پیسے تھے جو میسو بیلنس میں آئے تھے اور نہ تو وہ اکاؤنٹ میں آئے تھے نہ یو پی آئی میں آئے تھے پھر نہ اس کیا دقت ہوتی ہے کہ میشو بیلنس میں سے تو آن لائن ہی کچھ خرید سکتے اور تو کچھ خرید ہی نہیں سکتے
ہاں بالکل بالکل یہ تو بات ہے نا جو پلیٹ فارم ہوتے ہے نا وہ ایسا ہی کرتے دیتے ہیں لیکن اس میں بھی رہتا ہے جیسے کہ آپ کو ریٹرن چاہیے تو اس میں آپشن دیتا ہے نا جیسے کہ آپ کو ریٹرن کے لیے آپ کو میشو والیٹ رکھنا ہے یا آپ کا جو اوریجنل میتھڈ ہے جس سے آپ نے پیمنٹ کیا وہی رکھنا ہے یا کچھ یو پی آئی وغیرہ رکھنی ہے تو اس کے حساب سے آپشن رہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کیا ہے کہ میشو والٹ میں ہی آئیں گے ہاں یہ بات تو ہے لیکن کئی سارے ایپ ہیں وہ کبھی کئی ساری فیکلٹی جیسے کہ سویدھا بھی دیتے ہیں آپ اپنا اوریجنل میتھڈ ہے اس میں ہی کر سکتے ہو تو یہ بات تو ہوگی لیکن ہے کم جانکاری ہو تو دقت بھی رہتی ہے تو یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اسی میں آیا ہوگا
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو اور نہ ویسے سب چیزیں سمے کی بچت کرو تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے
ہاں بالکل بالکل اگر آپ کے پاس سمے نہیں ہے تو آپ آف لائن شاپنگ یا آن لائن شاپنگ اگر آپ آ کے پاس سمے نہیں ہے تو آپ آن لائن شاپنگ کے ریعے بھی آپ کچھ منگوا سکتے ہو ہاں یہ بات تو صحی ہی ہے آن لائن شاپنگ کے ذریعے آپ کا سے ہی بچ چے گا اور اگر آپ کے پاس سمے ہے تو آپ آف لائن شاپنگ چلے جاؤ
جی جی بالکل مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اگلی کال میں ملتی ہیں اللہ حافظ
جی جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا چلیے ملتے ہیں اگلی کال میں تب تک کے لیے خداا پظ